ہیلو ہیلو ہاں جی آواز آ رہی میری جی جی آ رہی ہے
ہاں آپ بتائیے کیا کررہیں ہے
کچھ نہیں بیٹھا تھا آپ کا انتظار کر رہا تھا
اچھا اور کھانا وانا ہوگیا
ہمم ہو ہی گیا ابھی جسٹ تو آ رہا ہوں
میں نے تو ابھی کھایا ہی نہیں
کھایا اب دو بجے کھاؤگی
نہیں یار پتا ہے دیکھو مطلب میں گئی ہوئی تھیبتانے نہیں تھا کہ مجھے اپنی فرینڈ کے ساتھ جانا تو اسکے ساتھ کیفےگئی تھی ہاں تو پھر میں آئی تھی وہاں سے قریب وہی جب میں نے میسج کیا تھا کہ فری ہو جیا نہیں اسکے برتھڈے کے دن آئ تھی
ہمم
میں ایسے چار ساڑھے چار کے قریب آ گئی تھی اس کے بعد میں نے وہاں پہ بھی زیادہ کچھایا نہیں تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ ایکسپینس تھا میں وہاں پہ ایک سے دو چیزیں آرڈر کر سکتی تھی
کہاں چلی گئی تھی وہ
ارے ارے ہے ایسے بنا ہوا پوس مزل کر کے
اچھا
ہاں تو میں وہاں پہ گئی تھی بھیا وہاں پہ پندرہ سو کے اوپر کا حا لگا ہوا تھا آج تو آج لٹ کے آ گئے فیلحال تو
تو کیا تم ڈیلی ڈیلی ہوکا پیتی ہو وہی ہے
میں ڈیلی نہیں پی تھی مطلب میں کل تو کتنے ٹائم بعد گئی تھی مطلب کم سے کم ا میں س کیا بولتے مارچ سے اب کل گئی تھی اب کل گئی تو پھر بالکل مطلب رینڈم آج کا پلان بن گیا کیوںکہ مطلب میری فرینڈ کو جانا تھا
ہوں
جب کوئی جائے جانے والا تھا نہیں وہ میرے فرینڈ میرے سے بولنے لگی کہ بھائی میں تو نہیں جا رہی کیونکہ میں کل ہی ہو کر آئی ہوں تو کہنے لگی نہیں چل تو ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بات ہے چلو یار چل دو پتہ نہیں کیا ہے
تو تم کل بھی تو گئی تھی کہیں
ہاں کل بھی گئی تھی میں
ہاں تو کل بھی تو کب لگائی بتا رہی تھی
ہاں تو لگتے ہی یار کیا پتا نارمل کیفے میں کون بیٹھتا ہے بھائی کون چپ کھاتا پیتا ہے
نہیں میں یہ میرے کہنے کا مطلب تم کہہ رہی ہو ابھی آج لاسٹ تھا تو کل بھی تو گئی تھی یہ کہہ رہا ہوں میں
ہاں ہاں نہیں پھر اس کے بعد میں آئی وہاں سے اور پھر اس کے بعد مطلب اتنا تو پیٹ بھرا ہی تھا وہاں سے کھانے سے پھر میں آئی میں چلا رہی کے کیا مطلب میرے پاس آن لائن پسے پڑے تھے لیکن کیب والے نے مجھے میرے گھر کے پاس ہی ڈراپ کیا تھا تو پھر میرا واپس اتنی دھوپ تھی مطلب میں یہاں سے گئی ڈریکٹ کیب بک کی تھی تو وہ گھر کے باہر ہی آ گئی تھی وہ جسٹ باہر ہی اس کے بعد ڈائریکٹ وہاں سے اے سی میں پھر اس کے بعد وہاں پر کیا وہاں پہ بھی اے سی اور باہر اتنی زیادہ دھوپ ہو رہی تھی کہ کیا ہی بتائیں پھر اس کے بعد میں نے وہاں پہ کچھ کھایا پیا نہیں تھا تھوڑا بہت کھایا پیا اس کے بعد مجھے گھر آ کے اتنی تیز بھوک لگی تو میں نے پھر ابھی آرڈر کیا تھا کچھ کیا آرڈر کیا تھا ہاں آج ہی نوڈلس وغیرہ آرڈر کیا تھا اور فرینچ فرائز فرائز وغیرہ تو وہ سب ابھی کھایا تھا یہ سات بجے کے قریب شاید ہاں ایسے ہی تو پھر مجھے بھوک ہی نہیں لگی ابھی اور پھر ممی ممی بھی نہیں ہے بتائیں تھی ممی ہاسپٹل میں ہی ہے
اچھا ا بھی سب لوگ ہاسپٹل ہی میں
ہاں ہاں نہیں ممی ہے و ہی تو ممی ہاسپٹل میں ہی ہے ہاں تو پھر مطلب ممی سے بھی میں نے بولا ہے کیونکہ دال رکھی تو ممی بنا کر گئی ہے سب کا مجھےمن نہیں ہو رہا ہے تو ممی سے بولا ممی کباب پرا ٹھا لیکے آنا آج تو ویٹ کر رہی ہوں میں اس کا کہ وہ آ جائے تو میں کھالوں
تو اتنا کھارہی ہو ابھی تک پیٹ نہیں بھرا کباب پراٹھا بھی کھاؤ
ہاں صحیح میں پیٹ نہیں بھرایا ارے بھائی میں اس کو گالی دے رہی تھی نہ پہلے میں نے یہاں پہ منگوایا ٹھیک ہے
ہوں
یہاں دیکھا دکان بند وہاں بھی دیکھا دکان سے آدھے سے زیادہ بند تھی پھر میں نے آرڈر کیا بھائی کب آؤگے بھائی کل کل آؤ گے کیا بھائی بتا لو تھوڑا جلدی آ جائے نہی کنٹرول ہو رہا ہے پر میم رک جائے کیسے لے کر اؤ میں بھائی پلیز آ جاؤ میں چلا رہی تھی اپنے گھر پہ سب کو چلا رہی میرے کیا وہ کھالے اچھا لگ رہا ہے کہ ممی کو ممی اچھا ہی نہیں لگ رہا دال وال بنا کے ممی کا اچھا ہم نے شام تک اس لیے کھانا بنا کے رکھا ہے کے کیونکہ ہم شام کو آ نہیں پائیں گے اسی لیے میں بھی شام کو کھانا وانا بنا کر ہی گئی تھی سب پھر بھی کسی نے کچھ نہی کھایا ویسے کہ ویسے رکھا ہے اور وہ جو چھوٹی والی بہن اس نے بھی رائس وغیرہ بھی منگوائی ہے وہ بھی اس میں یہی سب پایا اور میں نے بھی توا پراٹھا منگوایا تو کھایا اس کے پہلے بھی ہ جگہ ہمیں اچھا لگے
ہوں گھر کی دال روٹی کھاؤ گی نہیں باہر کا نوڈل اور فرائی کھاؤگی
ارے کیا کرے کتنا برا لگتا ہے
ہوں اتنا بڑھیا لگتا ہے
کھاؤ تم کو بہت کھانا کھلاؤ گھر کا صحیح کو پڑے میرے گھر آجاؤ میرے من بھی بہت خوش ہو جائے گے تم سے
ہوں ہ صحیح کہہ رہی ہے
ہیلو ہوں سچ میں ہوتے ہیں بوھت
ہوں تو آ رہے ہیں ابھی
ہاں ہاں میر ی ممی جا رہو میری ممی کہہ رہی ہے ہاں یہ اچھا بچ چائے دیکھو گھر کھانا ارے پھر ت مجھے کتنے دانے ملیں گے پتہ ہے ابھی بھی میں نے کال کیا میرا یہاں جینا حرام کر کے رکھے ہیں دیکھو کھانا بنا کر آیئں ہیں مر کے آئیں ہیں اتنی گرمی میں کھانا بنا کے رکھ کے آئے پھر بھی کسی کو کچھ نہیں کھانا ہے ہم نہیں لا پائیں گے ہاں پھر میں نے بھیاکو کال کیا بھیا لیتے آنا ٹھیک ہےیری نہیں ہم بھی نہیں لے کے آئے گے کیوں کھانا ہی نہیں ہے آج تیرا تو روج کا ڈرامہ بنا کے رکھا ہے یہ وہ ابھی کل میں نے بولا پھر بھیا آپ بریانی لےآ نا ہاں ٹھیک ہے لے کر آتے ہیں چللا تے ضرور ہیں لیکے ضر ور آئیں گے
بھائی ہے میں کہ رہا ہوں کل ہاں یاد ہے مطلب منگائی تھی کل بریانی
ہاں تو ٹھیک ہے اگر چللا تے ہیں تھوڑا بہت
بھیا تمہارے رات میں ہی آتے ہیں
نہیں بھیا کا پورا مطلب وہ مطلب بہت بزی رہتے ہیں ر بھیا ر ات میں آتے ھو صرف پوجا ووجا کرنے آتے ہیں ابھی میرے کو صبح سے نہیں دکھتے ہو خالی رات میں دکھائی کرتے ہیں
واہ بھیا کا یار صحیح ہے کہیں ادھر ادھر کچھ ہوگا بھیا بلاؤں گا تمہارے
ہاں بالکل بالکل
ہوں کیا فیس ہے بھیا کی
بھیا کی فیس اتنی ہے کہ بھیا ہم لوگ بک جائیں گے
کتنی ہے
یہ مطلب وہ کام کے حساب سے ہوتا ہے نا جس کو کیا کیسا ہے کیا نہیں ہے وہ تو اب بھا ان کو ہی پتہ ہوگی کہ مجھے تھوڑا بتاتے ہیں لو اگر کوئی تم سے پوچھے تو میری فیس بتانا سب کو ہاں وہ اپنے حساب سے دیکھتے ہے پھر
صحیح ہے یار بڑیا
ہ نہیں میری ایک اور بہن ہے چھو ٹی
لےو کہاں چھوٹی ہے
ہاں ایک چھوٹی بہن ہے اور ایک بھائی ہے جو کہ یہاں نہیں رہتا نانی کے گھر پہ رہتا ہے
ا تو یہ بھیا کس کے ہیں پھر
بڑی ممی کی لڑکے ہیں بتایا تو تھا میں نے بڑی ممی کے لڑکے ہیں
اچھا
ہاں لیکن مطلب ایکدم بھائی جیسے ہی مانتے ہیں ان کو کبھی ایسا
آہ میں سوچا سگے بھائی ہے
نہیں نہیں بڑے بھیا کے بیوی بچوں کو سگا تو میرا چھوٹا بھائی ہے بہت چھوٹا ہے وہ ایسے بارہ تیرہ سال کے
اچھا تو مطلب ٹوٹل تم لوگ چار ہو
ہاں ممی ہے اور میں ہوں اشیکا کا ہے ایشو ہے بس
اچھا نہیں مطلب اچھا تین ہوئے مطلب چار کہاں ہوئے
ہاں مطلب ممی کو ملا کے چار لوگے ہے ہم لوگ ویسے ویسے تو تین ہے ہوں
اچھا مطلب تم بڑی ہو گھر کی ہاں
ہاں میں بڑی
صحیح ہے یار پوری ذمہ داری تمہارے ہی اوپر ہاں ممی چلی گئیں تو
ارے بھیا ہے نا تو بہت سپورٹ کرتا ہے وہ بھی اور فی الحال میری نانی لوگ بہت زیادہ اچھی ہیں مجھے کبھی ایسا لگا نہیں کہ مطلب میرے پے کبھی ایسا کوئی بوجھ ٹائپ آیا نہیں کیونکہ مجھے سب کچھ مطلب گھر بیٹھے ہی مل گیا ہے بچپن سے ہی ہاں تو کبھی مجھے ایسا لگ کبھی ایسا فیل نہیں کرایا ان لوگوں نے کہ مطلب میں بڑی یوں یا میرے پر کو رسپانسبلٹی کے کبھی نہیں ایسا لگا مجھے
صحیح ہے بڑھیا ہے سب
ہاں مطلب بھیا ہے ہر چیز مطلب کچھ بھی بولو ترنت ہو جاتا ہے ہاتھوں ہاتھ ہو جاتا ہے کسی بھی چیز کے لیے بولو اس لیے میں بھی
صحیح یار بڑھیا بھیا تمہارے یار ایسے بھیا سب کو ملے ہم کو بھی ملے
ویسے تمہاری فمیلی میں کون کون ہے
میری فیملی میں تو یار میں ہوں
وں ہوں
بس اب چھوٹی بہن ہے
اچھا
ہوں اور میں بڑا ہوں
اور چھوٹی بہن تو اب بڑے ہی ہوئے ہیں میں سمجھ گئی تھی
اچھا ہاں اتنا تو پتہ ہو گیا ہوں
اور مطلب کہ وہ تائی جی وغیرہ
تائی جی بڑی امی لوگ ہاں وہ بھی ہیں اسے ایک لوگ
تھوڑا سوچ کے بول رہے رہے ہاں وہ بھی ہے کہیں کونے میں پڑی ہے
ہاں نہیں مطلب دور رہتے ہیں نا سب
اچھا اچھا اچھا وہی میی بولوں کے کونے بھی بڑی ہوں گی مطلب کبھی
نہیں نہیں نہیں نہیں ایسا نہیں
خیریت سب اچھا اور بیٹا آو
ہوں ہوں اور کیا بتاؤں یار ایسے تھکاوٹ سی ہو رہی ہے
سیم یار ایک تو میں صبح اتنی جلدی اٹھی صبح صبح مجھے جانا بھی تھا آٹی کی ممی کے ویسا تھوڑا بہت کام کرایا ممی س کر لیتی فی الحال تو میں تھوڑا بہت کام کرایا ہے میں دودھ وغیرہ لے کر آئی دیا ممی کو واپس جائے بنی کیونکہ کچھ لوگ جو سو رہے تھے نا اس کو بھی بھیج دے میں نے جو بنائی میں نےخود پیلی
ہوں ایسے تم تو اس سمے بات کرتے کرتے بنا ہی رہی تھی چاہے
صبح جب بات کی تھی نا میں چائے بنا رہ تھی تو چائے بنائی بریڈ وغیرہ لایا تھا اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے پھر میں کھا لوں گی کھانا میں کھا کر ہی جاں گی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بھائی روچ وغیرہ میں پیٹ پر صحیح نہیں ملتا ہے پہلے سوچا میں نے کہ مطلب کھا کے جاؤں صحیح سے سے کھانا ممی کھانا بننا ہی رہتی کیا یار پیٹ بھر جائے گا کیا فائدہ پھر مطلب بولنے لگتا ہے کہ مطلب کار وغیرہ میں پھر ا تھوڑا سا وہ لگتا ہے ایک دم پیٹ بھر کے کھا کھائیں گا وامٹگ وامٹنگ اسلئے میں نے کھا اتنا نہیں کھاتی ہمیں تھوڑا بہت ہلکا پھلکا کھایا پھلے تو وپپر جاکے ایسی بھوک لگ رہی بھائی میں بول بھی نہیں سکتی کسی سے یہ آرڈر کر دو وہ آرڈر کر دو یار وہاں پہ اتنا مہنگا سب کچھ کیا بتا ہے بھائی پانچ سو روپے کا رائس وہ بھی اتنے چھوٹے سے پلیٹ میں آیا تھا وہ بھائی صرف میرا دو ن نوالہ گیا ہوگا میرے منہ میں ہمے کوئی مر جاؤ تو ہوئی نہیں میں گئی تھی میری فینڈ گئی تھی
اچھا
ہوں کھیلے پاگل تھوڑے ہیںتنے بڑے مطلب اتنے ایکسپینسو بیٹھ ائیں گے اچھا سنو میں تم کو کال کر رہی ہو
نہیں تو مت کرو
کیوں
ٹھیک ہے مذاق کر رہا ہوں ٹھیک ہے
اچھا اچھا مجھے تو شاید تو کام آ گیا کر رہی ہ
اوک اوک بائے بائے